وشروم
نہیں جشی بتے ت سےے
آپ کیسے ہیں
یس ہےٹو آپ بتائیں آپ کیسے گھر پریوار
الحمد للہ میں خیریت سےی ہوں آپ سنائیے
ہم بھیہاراپ بتائیں کانا وانا کالی
جی جی خالیا آپ کوت ہے آج کل میری ذہن سے ہی کبار میرے ذہن میں ایک بات بار بار آتی ہے
کیا
ہ
ج
یہی کہ آج کل زیادہ تر لوگ آن لائن خریداری کرتے ہیں آپ کو آن لائن خریداری پسند ہے یا بازار جا کر خریداری کرنا
ج یہ بات تو جو ہے نا آج کل کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا آ لائ شاپگ کرنا زدہ پسند کر رہے ہیںوگ
ٹھیک ہے آپ کے وہاں سے شور آ رہا ہے کچھ سن ہی نہیں پا رہی ہوں آپ پلیز تھوڑا سا فون اپنے پاس ساتھ رکھے
ہلو
تو یہی کیا آج کل زیادہ تر لوگ آن لائن خریداری کرتے ہیں
ج
مجھے ویسے آپ کو پتہ ہے مجھ ویسے دونوں طریقے پسند ہے لیکن ضرورت کے مق ابق انتخاب کرتی ہوں آپ کا کیا خیال ہے آپ کو کون سی پسند ہے آن لائن شاپنگ آف لائن شاپنگ
ب رہا ہوںافی جی
ج
پسند کرتی ہے
ویسے تو میں ایک بات سچ کہوں مجھے بازار جا کر خریداری کرنا پسند ہے کیوںکہ چیز کو اپنے ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کا معیار جانچ کر سک سکتے ہیں اور اپنے پسند سے دیکھ سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں ہے نا اور ویے اگر پسند نہ آئے تو وہی چھوڑ سکتے ہیں
ہاں جی بالکل بالکل لیکن ایسا بھی ہے نا دیکھیے جب ایسے کوئی ویکتی مان لیجیے ہمیں اگر ہم کو تھوڑا کام ہے کچھ تو تو پھر اگر ٹائم نہیں ہے تو بازار نہیں جا سکتے تو اس کے لیے جو آن لائن شاپنگ بھی جو ہے بہت
ا ہے صحی ہاں بالکل
جی
یہ بار درستتے ل کہ خریداری میں وقت کی بہت بچت ہوتی ہے گھر بیٹھے ب کڑون چیزیں دیکھ سکتے ہیں مختلف قیمتوں کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں
ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل صحیح فمایا آپ نے دیکھیے جیسے وہ کہ کہ دونوں چیزوں کے نا اپنے اپنے فائدے ہیں اور نقصان بھی ہے ایسا نہیں ہے دیکھو کوئی بھی چیز نہ تو اتنی اچھی ہوتی ہے نہ اتنی جو ہے ہمارے لیے نقصان داک ہوتی تو آن لائن شاپنگ بھی اچھا
اگر بعض اوقات تصویری چیز بہت اچھی لگتی ہے لیکن جب گھر پہنچتی ہے تو ویسی نہیں ہوتی ہے ہے نا
ہاں جی ہاں جی بالکل دیکھیے آن لائن شاپنگ کا ایک جو ہے نا وہ بہت جو نقصان میرے کو یہ لگتا ہے کہ ہم چیز کو ایک تو ہاتھ سے دیکھ نہیں سکتے اس کی گنوتتا کو نہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس پرک کس پارٹی کی تو پھر جیسے مان لیجے کہ ہاں ہم کو دیکھیے کوئی چیز چاہیے ارجنٹ کو اور ہم کو کہیں جانا ہے مان لیجے شادی پارٹی میں جانا ہے اور ہم نے آن لائن شاپ کر لی اگر وہ چیز جو ہے ہمارے من کی نہیں آئی یا ہم جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں آیا تو پھر تھوڑی سی پروابلم ہو جاتی اب اس کو ریٹرن بھی کریں گے تو پھر بھی اس میں دو چار دن لگ جاتے ہیں تو یہ اس کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے
بالکل بالکل ا آپ کو پت ہے ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایک بار میں نے جوتے بھی منگوائے تھے یہ تو ان کا سائز درست نہیں تھا پھر مجھے ان واپس بیچنا پڑا اور یہی مسئلہ ہوتا ہے بازار میں فوران پہن کر دیکھ لیتے ہیں اسی لیے ایسی پریشانی نہیں ہوتی ہے
جی جی بالکل کیکہ آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم ا جیسی چیز چاہتے ہیں جیسی جو ہم کو خریدنی ہے تو ہم ویسی چیزیں نا خرید کر لا سکتے اس میں پھر کوئی ایشو نہیں رہتا ہے کہ ریٹرن کرنا ہے ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں ایک بار میں اگر لے لیا تو پھر سکس ہی رہتا ہے
بالکل اور آپ کو پت ہے بازار جانے میں بھی وقت لگتا ہے جب ہم آف لائن شاپنگ کرتے ہیں ی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی بھی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہ انسان کو بہت خوشکت ہوتی ہے ہے نا
ہاں وہ تو ہے دیکھیے وقت تو لگتا ہی ہے کیونکہ دیکھیے جیسے ہم بازار جائیں گے تو اس کے لیے بھی ہم کو بہت کی ضرورت پڑے گی ا ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھی فری نہیں ہوتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن دیکھو یہ بات خاص طور پر جب کوئی مطلب اچھا سا تہوار ویوار ہو تائ جیسے کہ عید تہواروں کے دن بازار میں چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آن لائن خریداری میں اکثر رعایت بھی مل جاتی ہے کئی ویب سائٹس خاص مقےب پر اچھی قیمت میں سماس فروخت کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے بعض اوقات رعایت صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے پہلے قیمت بڑھا دیتے ہیں پھر رعایت ل دیتے ہیں اس لیے خریداری سے پہلے مختلف ویب سائٹس پر قیمت دے دینی چاہیے ہمیں آن لائن شاپنگ کے دوران کیا آپ نے آن لائن شاپنگ سے کبھی کپڑے منگوائے ہیں
جی بالکل میں نے آن لائن شاپنگ خ بہت کی ہے جوکہ میں زیادہ تر جو ہے اپنے لیے نا کپڑے جوتے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو میں زیادہ تر آن لائن ہی م پ ہ کیک دیکھے میرے پاس جو ہے نا ہاں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں جو ہے کہیں جا کر کے شاپنگ کر سکوں میرے کو صبح ہے جیسے میرے کا نا میرے کو صرف سنڈے کی جو ہے نا چھٹی ملتی ہے اس لیے میں میرے کو سنڈے کی چھٹی ملتی ہے اس لیے میں نا ج آن لائن شاپنگ کرتا ہوں
بالکل بالکل ویسے آپ کو پتاہ ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں نے تصویر میں تصویر میں رنگ بہت خوبصورت تھا لیکن اص میں کافی مختلف نکلا وہ اس لیے میں ہمیشہ خریدار ہوں کہ ت تے ضرور پڑھتا ہوں اس سے کافی مدد ملتی ہے
ہ وہ وہ اس میں ایک دکھی ہے جو آن لائن شاپنگ میں نا وہ جو ا خریدار ہوتے ہیں وہ ٹیکٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ سب بیٹر ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے ہم کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ٹ کےس آنے کا ہے
یہ اچھی عادت ہے میں بھی اس خوبصوری اور درجہ بندی د کر ہی کوئی چیز خریدتی ہوں آپ زیادہ تر کیا خریدتے ہیں آن لائن آن لائن یا بازار سے
نہیں ہم تو آن لائن ہی خریدھی
آنائن
ہاں تو ک دے کہ کون جائے اتنی اس میں کہیں دھوپ ہو رہی ہے بارش ہے کہیں موسم ایک دم خراب نہیں رہتا ہے دھپ ہاں جیس ایسا ہے نا جیسے ہم کبھی کبھی بازار جاتے ہیں تو پھر اگر جانا ہوتا ہے بازار تو پھر لے آتے ہیں کبھی کبھار نہیں زیادہ سک تو آن لائن ہی شاپنگ
صحی صحی بائی کہ آپ کو پت ہے میں کتابی موبائل اگر کچھ گھریلو سامان وہ تو میں زیادہ تر آن لائن ہی خرید لیتی ہوں کیوںہ لیکن کپڑے اور جوتے ب بازار سے لینا پسند میں بالکل نہیں کرتی کیوںکہ ان کا کبھی مجھے لگ برگ ادھر ادھر کا ہو جاتا ہے تو وہ میں آن لائن یہ آف لائن د لاتی ہوں
ہاں ادوگ وہ تو دیکھیے
اور خاص طور پر جب مجھے قیمتی چیزیں لانی ہوتی ہے تو میں وہی آف لائن جا کے میں بازار جا کہ وہ چیزیں خریدتی
ہاں وہ تو دیکھیے نام ہے ب وہ تو اپنی اپنی جو ہے پسند ہے کئی لووں کو آن لائن شاپنگ پسند ہوتی ہے کسی کو آف لائن شاپنگ پسند ہوتی ہے جیسا جس کو نا بہتر لگتا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے شاپنگ کرتے ہیں خریداری کرتے ہیں
س کہا آپ نے کیا آپ کو لتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ تر لوگ سے صرف آن لائن خریداری کریں گے
آپ کی نا تھوڑی سی آواز بریک کر رہی ہے
میں بول رہی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کیا مستقبل میں زیادہ تر لوگ صرف آن لائن خریداری کریں گے
ہاں جی بالکل کیوں نہیں دیکھیے آج کا جو دور ہے نا وہ آن لائن کا دور چل رہا ہے انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے آج کا دور جو ہے بدل چکا ہے لوگ
بالکل بالکل مجھے بھی یہی لگتا ہے کے لیے کہ لوگ شاید زیادہ تر آن لائن ہی خم شاپنگ کریں گے کچھ لوگ چیزوں کو دیکھے بغیر مطمئن ہوتے ہیں نا
جی جی بالکل کچھ لوگ جو ہے نا اور آج کال دور جو ہے ڈیجیٹل دور ہو چکا ہے سب کے جو پاس ہے اسمارٹ فونس ہیں تو پھر کون بازار جائے اس کے لیے لوگوں کو نا سو روپے کی تو پیٹرول پھنکنی پڑتی ہے پھر بھی سامان اگر پسند نہیں آئے تو پھر پورا ایک تو دن خراب ہو جاتا ہے اور پھر واپس آنا پڑتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں
لیکن ایک بات بھی سچ میں آپ کو بتاؤں گی میں سے باہر ن جانے کا اپنا الگ ہی لطف ہوتا ہے گھر والوں کی ساتھ جانا چیزیںانا بند کرنا مجھے لگتا ہے یہ ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے
جی آپ کو نے کیا کہا تھوڑی آواز نہیں آئی آپ
میں بول رہی ہوں کہ بازار جانے کا اپنا الگ ہی ایک لطف ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ جانا چیزیں دیکھنا اور پسند کرنا وہ کچھ مطلب الگ ہی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے
ہاں یہ یہ بات تو بالکل صحی ہے کیوںکھر بھی ج دیکے ہے فنکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے جب شاپنگ کرتے ہیں تو سب ساتھ میں کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جو ہے نا
اور ویسے بازار میں دکان ساروں سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی مناسب دام پر سودا بھی وہ جاتا ہے آن لائن خریداری میں تو ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے شہر میں نہ ملے تو دوسرے شہر سے بھی آس پ سے منگوا سکتے ہیں
بکل بکل کوئی بات کوئی بات ب
اوربعض اوتاد بیرونم کے چیزیں بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ محفوظ گریاری بھی بہت ضروری ہے ہر ویب سائٹ پر اعتمادن نہیں کرنا چاہیے سری پ
جی شکریہ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے بتایا
میں آن لائن خریداری کا انتخاب کروں گی کیونکہ اس سے وقت اور محنت دونوں بچتے ہیں مجھے لگتا ہے اور میں تازا جا کر خریدااری کو ترجی جی کیونکہ مجھے چیز کو خود دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے ج خد آتےا
آخر کار دونوں طریقوں کے تو اپنے اپنے فہدی اور نقصانات ہیں ہمیں اپنے ضرورت کے مطابق فیصلہ لینا چاہیے
جی بالکل بالکل جی خدا آپ اس مجھے تھوڑا سا کام ہے ہاں
جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو آن لائن کی آن لائن شاپنگ آپ زیادہ کرتے ہو تو میں آپ کو